جی ہیلو آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ تو
جی جی ہم تو بڑے ا ہم تو بڑھیا آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں آپ کے یہاں سب خیریت سے ہے
میں بھی سب خیر یت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی ہمارے یہاں بھی سب خیریت سے ہیں
اور بتا آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہمارا تو ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ فرمائیں آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
بالکل ہمارا جو ناشتہ وغیرہ ہو کے ہمیں بیٹھے سوچا چلو باجی سے بات کر لیا جائے
جی ہم نے بھی یہی سوچا چلیے آپ ہی سے بات کر لی جائے تو ہم نے آپ کو کال کر دیا
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ تو اور بتائے کیسے یاد کیا آپ نے ہم کو
جی ہم تو سوچ رہے تھے آج آپ سے بات کر لی جائے کہ ہمارے لیے آ صاف صفائی مطلب ہائجین کتنی زیادہ ضرورت ہے ضروری چیز ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے یہ سب کا تو ہمیں دھیان رکھنا ہی چاہیے کیونکہ یہ سب چیزیں ہم بیماریوں سے بھی دور وغیرہ رہ سکتے اور جتنا ہو سکے آس پاس بھی ہمیں صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے ہمیں ہماری پرسنل مطلب آ نجی صاف صفائی اور ایسے ہمارے آس پاس کے پریاورن کی بھی صاف صفائی ہمیں ہی مطلب دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کی اس جگہ کو گندہ تو نہیں کر رہے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے گارڈن وارڈن میں جاتے کہیں بھی گھومنے وغیرہ جاتے وہاں پہ ہم کوئی بھی چیز کھاتے واتے تھوڑا پھینک کے بھی آ جاتے تو یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم صاف صفائی نہیں کر رہے تو کم سے کم اتنا خیال رکھنا جگہ جگہ گندگی بھی ہم نہ پھیلائیں کیونکہ ان سب چیزوں سے کافی نقصان وغیرہ ہوتا ہے
جی تو بالکل درست فرما رہے ہیں آپ اور ابھی جس حساب کا موسم ہے ہمیں آس تو اس پاس کسی جگہوں کو گندا بھی نہیں کرنا چاہیے اب دیکھا جائے تو جہاں پانی رک جائے گا وہاں پہ ڈینگو ملیریا کے مچھر پل سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہی نہیں ہمارے آس پا پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں سے
کافی زیادہ یہ سب کی دقتیں ہو جاتی ہیں مچھر وغیرہ بھی بہت زیادہ ہونے لگ جاتے پانی جمع ہونے لگ جاتا ہے تو کافی دقتیں ہو جاتی ہیں تو اس ٹائم پے بچے بھی کافی جلدی بیمار وغیرہ بھی ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھا جائے تو اگر ہم اپنی نجی صاف سفائی مطلب اپنی پرسنل ہائجین کا بھی پہلے دھیان رکھ رکھیں گے ناخن کاٹ کے رکھے یا پھر ہم اپنے آس پاس کی جگہوں کا صاف رکھے ہم ڈیلی نہائے یا یہ ساری چیز سب چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو بھی صاف سفایا صفا رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اگر ہمیں بیماری وغیرہ نہیں ہوگی اور اگر ہمیں مطلب بیمار نہیں پڑیں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کی بھی طبیع طبیعت معصور ہی رہے گی ٹھیک ہی رہے گی
درے بیمارے بھی ہوتے توب دھیرے دھیرے ہوتے ہیں ساری چیزوں دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ایک دن بڑی سمسیا ہو جاتی ہے اسلئے پہلے سے چھوٹی چھوٹی سمسیا کا خیال رکھیں گا تو کافی آگے جا کے ہمیں پھر فائدہ ہوگا ہمیں یہ سب چیزوں سے بچے رہیں گے
جی تو بالکل درس فمایا آپ نے اب دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں نا یہ جو ہم جو ہماری جو طبیعت ناصور ہو جائیں گے اس سمے پہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے ابھی دھیان نہیں دی اس پرکار کا موسم ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو بھی یہ ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور دیکھا جائے تو ہمارے آس پاس تو کافی لوگ رہتے ہیں جسے جنہیں ہمارے وجہ سے دقتیں ہو سکتی ہیں
بالکلہ صحیح کہہ رہی ہے آپ تھوڑا تھوڑا دیکھا جائے تو یہ سب کا تو دھیان رکھنا ہے چاہیے گھر کی صاف صفائی بھی رکھ نا ہی چاہیے ایسا رکھنا چاہیے کہ پانی وغیرہ کہیں جمع تو نہیں ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور آس پاس بھی ہم
پاس کی صاف سفائی کے لیے بھی ہمیں اپنا کوڑا کچرا جو ہمارے گھر کا کوڑ کچرا ہے وہ برابر ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے ہمیں آس پاس ہمارے گھر کے بھی اتنی گندگی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کو دقت ہو
بالکل صحیح ہے یہ بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے گھر کا صاف صفائی کرتے پھر وہ کچرا پھینکنے بھی جاتے تو کم سے کم وہ لوگ ڈسٹبین میں بھی کوڑے دار میں بھی اچھے سے پھینکتے وغیرہ نہیں ہے تو کم سے کم آپ صاف صفائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوڑے دار میں تو اچھے سے رکھ دیا کرے یہ بھی کافی اچھ ا ہی ہو جائے گا صاف صفائی کے لیے اتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان دے تو کافی اچھا ہے ہمارے لیے
جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ یہ تو کہ ہمیں اپنی ہم اگر صاف صفائی نہیں کر رہے تو ہم بس اتنا دھیان دینا چاہیے کہ ہم گندگی بھی زیادہ نہ پھیلائیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور اس کا بھی بات تو دھیان رکھنا ہو چاہیے کہ کہیں گھومنے وغیرہ جاتے ہیں کہیں بھی جا رہے جیسے پارک میں کہیں بیچ وغیرہ سمندر کنارے تو یہاں سب وہاں وہاں کی جگہوں کو بھی ہم گندا وغیرہ نہیں کرنا نہیں چاہئے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کھا کے پی کے پلاسٹک ولاسٹک جو بھی ہوتی سب ادھر ہی پھینک وغیرہ دیتے تھے کافی اس سے گندگیاں ہو جاتی کتنے لوگ تو آتے سب پورا دیکھا جائے تو پورا گارڈن وغیرہ کتنا گندا ہو جاتا ہے تو سارا ویکتی یہ سب سارے چیزیں سمجھے نا تو یہ سب چیزیں بھی زیادہ سوچنی نہیں پڑے گی کافی صاف صفائی رہے گی جب سارے لوگ سوچنے لگ جائیں گے تو
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اگر ہم اپنے آس پاس کی جگہوں کو صاف رکھیں گے جہ ہم صرف تھوڑے سمے کے لیے بھی جا رہے ہیں وہ جگہ بھی اگر ہم صاف رکھیں گے تو بھی ایک بہت بڑی مہم شروع ہو سکتی ہے وہ بھی ہماری طرف سے ہی مطلب کیا کہا جاتا ہے نا کسی بھی اچھے کام کی شروعات اپنے آپ سے کرنی چاہیے تو یہ اگر ہم اپنے آپ سے ہمارے گھر سے یا ہم کہیں جا رہے ہیں وہاں سے اگر یہ ہم شروعات کریں گے تو کچھ نہیں کچھ نہیں تو ہم ایک چھوٹی سی شروعات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا رہے گا کہ ہمیں اپنے آپ کی نہیں یا ہمیں آس پاس کی بھی صفائی صفائی رکھنی چاہیے یا جب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے
صحیح کہ رہی آپ ہاں رکھ چاہیے بچے لوگو ں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو صاف صفائی ہمارے لیے سب سے ایک اہم حصے میں سے آتا ہے صاف صفائی نہیں رکھتے ہے تو کافی ساری بیماریاں بھی دھیرے دھیرے آنے لگ جاتی ہے کہ صاف صفائی رکھنے وغیرہ سے بیماریاں بھی دور رہتا ہے کھانے پینے کا بھی دھیان دینا چاہیے باہر کی چیزیں بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے صاف سفا ئی صفائی رکھنی چاہیے کہیں اور جا رہے ہیں تو گندگی نہیں کرنا چاہیے گھر میں آج آس پاس کی صفائی رکھنی چاہیے کم سے کم آپ صاف نہیں رکھتے تو کم گندگی کا بھی نہیں کرنا چاہیے اتنا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو ہمارا پیاورن جو ہے وہ بھی تھوڑا اچھا اچھا رہے گا اور آس پاس کی گندگی بھی نہیں ر ہے ہوگی
ہ جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے اب دیکھا جائے تو دھیر دھیرے اسکول اور کالجزس میں بھی یہ ساری چیزیں سکھ کھانے لگے ہیں بچوں کو کہ یہ ساری چیزوں کا آپ کو دھیان دیناچا ہیے کیونہ بچوں کو اگر تھوڑی چھوٹی عمر سے ہی تعلیم دی جائے اچھی چیزوں کی اب گھر میں ان کو امی ابو سکھا رہ ہیں لیکن اگر اسکول وغیرہ میں بھی یہ ساری چیزیں سکھایا جائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل کے سیکھیں گے تو ان کو زیادہ خوشی سے سیکھنے کا من بھی کرے گا اور ان کو زیادہ سمجھ بھی آئے گا اب دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں بھی کتنی سارے چیز پرکار کی ا مطلب یوجنا وغیرہ آ گئی ہیں سوچھ بھارت یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے کتنے سارے دن وغیرہ ہیں جس میں پوری ملک کے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں جن جس میں ان کو صفائی کا مہتوے سکھایا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ صفائی ہمارے لیے کتنی مہتو پورن ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور اس سے مطلب دھیرے دھیرے لوگوں کو کے اندر جاگروکتا بھی جاگ رہی ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کی چیزوں کو سفا رکھنا چاہیے جس اس کی وجہ سے ہمارے ہی بہتر یہ ساری چیزیں ہوں گی
بالکل صحیح ہے نہیں ایسا بھی نکالنا چاہیے کہ مہینے میں اپنے محلے میں ایسا ہوتا ہے کی ایک دن نکالنا چاہیے مہینے کے ایک دن اور وہ پھر سارے لوگ مل کے اپنے محلے کے صاف صفائی کرنا چاہیے ایسے چھوٹی چھوٹی اپنے ہی محلے وغیرہ میں یوجنا لائیں گے نا تو اپنا محلہ وغیرہ بھی جو بھی ہوتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں ادھر کی بھی صاف صفائی آرام سے ہو جائے گی جب سارے لوگ ایک جٹ ہو کر آ جاتے ہیں نا تو کافی اچھا لگ کا جلدی کام وغیرہ بھی ہو جاتا ہے
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے اب دیکھا جائے تو ہم نے کئی سوسائٹیوں میں مطلب بڑے بڑے جو سوسائٹی ہوتے ہے اس میں دیکھا ہے کہ لوگ اس میں مینٹیننس کا خرچہ دیتے ہیں جہاں پہ مطلب ا پوری سوسائٹی کے مل کے مطلب کچھ پیسے دیتی ہیں جن کی وجہ سے پوری سوسائٹی کیونکہ صاف صفائی دیکھی جاتی ہے وہ ساری چیزیں بھی دیکھنے اور سننے میں بھی اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کچھ پیسے دے کر ہی مدد کر دیں جن سے آپ کے آس پاس کی صفائی بنی رہے گی
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ اچھے سے دھیان رکھیں گے صاف صف نہیں ہمارے گھر میں بھی اچھے سے ہوگا اور ہمارے جہاں آس پاس ہم رہتے ہیں ان کی بھی صاف صفائی ہم کر سکتے ہیں یہ سب چیزوں تو کافی اچھا لگتا ہے سوستھ ہو جاتا ہے بیماریاں دور رہتی ہیں ا اس بہت ساری دیکھا جائے تو گندگی ہونے کے کن کافی گندگی میل وغیرہ بھی آتی کافی یہ سب چیزوں سے بھی ہم بچ سکتے ہو جب مکھیاں وغیرہ بھی کافی زیادہ بین بناتی آتی ہے تو
اس موسم میں تو کت نی مکھیاں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں اور ہماری امی بھی ایسے کہتی ہیں کہ اس موسم میں ہمیں صرف فنائل وغیرہ سے نہیں ہمیں ڈیٹول وغیرہ سے بھی ڈال کے گھر سفائی کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں مط جب دیکھا جائے تو کونسی کٹانو کہا ہے ہمیں دکھتے تھوڑی ہے مطلب پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں صرف دکھنے میں صاف ہوتی ہے لیکن وہاں پہ بہت سارے کٹانو ہوتے ہیں تو ایسا اگر ہم کوئی ڈیٹال وغیرہ اگر یوز کریں گے تو ہمارے ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے یہ زیادہ اچھا رہے گا کہ ان کو بیماری وغیرہ نہیں آئے گی
م بیا بھی نہیں آتی ہے اور صاف صفائی جیسے ایسے واتاورن بھی کافی اچھا رہتا ہے اور اچھے واتاورن میں رہنے پھر بھی اپنا دماغ کتنا تندرست وغیرہ کام کرتا ہے اچھے واتاورن کا سا سانس ا ہوا لینے سے کافی اچھی تازگی وغیرہ محسوس کرتے ہیں تو یہ سب چیزوں کا صاف صفائی کا دھیان رکھ یہ سب چیز کا لابھ ہمیں بھی مل سکتا ہے
جی یہ تو بالکل درست فرما رہی ہیں آپ یہ ساری چیزیں جان کر بھی اچھا لگا کہ آپ کے اتنے عمدہ وچار ہے اس کے بارے میں
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے کہ گھر کی تو صاف صفائی کرے اور آس پاس کے محلوں کی بھی صاف صفائی کرے تاکہ کہ ہمارا بھارت ہمارا ملک سب سوچھ وغیرہ رہے اور ہم بھی شانتی سے اور اچھے سی زندگی سوچھتا میں بتا سکے
چلیے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہمیں اللہ حافظ